وعلیکم السلام و جان و علیکم السلام اسلام خوشخبری ب جان سب کھیل بائی جان خوشخبری ہاں آواز پٹری بھائی جان آپ کی ہیلو
نہیں ج آپ خ خبری ہے بھ اچھا اچھا ا ہاں جی ب بالکل بھائی جان یہ تو ہوگی دھ ہو جائے تو بھائی جان مزہ جائے
وہی تو وہی بڑی خوشی کی بات ہے
بائی میٹھی کھیچڑی تو تیار ہو پپ اپن کھا سکتے ہیں یار اس کو نمکین کھچڑی بھی تیار ہو جائے یہ میٹھی کھچڑی تو چالو ہوئے گی وہ نمکین کھچڑی بھی چالو ہو جائے دوسری والی
ایک بار رپیٹ کرنا آواز نہیں ہے آپ
ارے یہ میچھی کیا کھچڑی تو چالو ہوئی گئی
ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں صحیح بات ہے
چلو جائے
ابھی وہ نہیں ہوئی مطلب آپ کی چالو ہے
اس میں کیا ہے اب سلو پروسیس چل رہا ہے اس کا بہت دیر میں جا کر اٹھ رہی وہ تو میں نے دوبارہ ڈالاوں انہوں نے بولا تھا رات پہ رائی کرنے مطلب رات میں کر لیں گے ایسا بھی تم لوگات میں آتے
ہ ہ نہیں نہیں نہیں میں بھیبھی آپ کو مطلب یہ چیز کے بارے میں بتا تھا کیونکہ نائٹ کو ہے نا کل ہم میں کل میں دیکھ رہا تھا ایک دم بڑھیا ٹھیک ٹھاک بننے میں آ رہی تھی چیزیں آ دن کی کمپ میں مطلب جو مطلب اپن دن میں کام کر رہے تھے اس تو نہیں پر رات کو جو کام کر رہے تھے اپن اس میں ٹیکٹاک آ رہی تھی
ایکچولی کیا ہے دن میں نا مطلب سب فری رہتے تو بھیڑ بہت پڑتی ہے دکان پہ
بھی ہو سکتا ہے پھر اس میں کہنا کام نہیں ہو پا پھر صح
ہاں اب رات میں کیا لیڈیز تو مطلب ایسے بھی کام میں بچوں میں بزی ہو جات ہے جو توھر ٹائم ات دے نہیں پاتا ہیں اور اور جینس بھی زیادہ تر کیا ہے مطلب جو وغیرہ پہ جاتے ہیں تو وہ بھی پھر دکان پہ پھر کم ہی آتے ہیں تو اس چیز کا پھر وہ فرق پڑ جاتا ہے پھر وہ
نہیں میں بھی آج بولتا آپ سے ہاں
مب جتنی بھیڑ رہ گ اس کا تورقڑے گا اسے اس میں لو پڑے گا پھر
ہاں جناب پر یہ کیا یہسے کیا ہے یہ بھیج رہے ہیں میرے یہ میرے سمجھ نہیں آیا بازار کا اتنا کم ویلو کیسے کر رہے ہیں میں تو اتنی محنت کر رہا تھا پر میں جو بازار کی مولیہ بتائے میں میں بڑا پریشان ہوں وہیں سے
ین کتنا ہے جناب
ہ
جناب جناب کے ریجیکشن کتنا ہے اس میں
کچھ نہیں بتاتے تو جو پہلے بھی تھے نا وہ بھی مارکیٹ میں پینڈنگ ہی بڑھیی ہے بھیھی اس کا بھی کچھ بھی نہیں ہوا بازار میں اب بھی اھی بازار میں بھی یہ بھی پینٹ میں آپ کہ نا ایے سو اسکرین سو ڈال دوںا آپیکھنا پھر آرام سے
ہ اس کو پھر دیکھتے ہیں کیونکہ یہ بہت میرے کو لگ گبھی تھا بن گ اس میں بہت وہ ہے انہوں نے لیا تھا کہ جاپی بھائی جانے
آ
جافری بھائی جان لیا تھا کیا
نہیںے نہیں وہ تو فیل ہو گیا تھا ٹیٹ دیا تھا نا اس کے پلے
اچ اچھا اچھا اچھا اچھا تو آج کل بھائی جان جلدی آ جاتے ہو کیا جلدی آ جاتے ہوا آج کل
نہیں نہیں ابھی ہم کیا نا ہم کیا نا وہاں گئے تھے دکان پہ گئے تھے موبائل کے دکان پر نیا نہیں وہ اسکول کرانی گئی تھی جنہوں نے بتایا کہ یہ تو آپ کی مطلب اسکرین بھی خراب ہے کومو بھی خراب ہے جو تھوڑا مطلب ادھر ادھر ہو رہا ہوں میں کیا کروں گا یا پھر کسا میں انتظار کر کے پھر نیا وغیرہ کچھ
اب نیا تو پندرہ کے نیچے تو اچھا کیا ملے گا بھائی جان
ہاں ہاں پندرہ بیس کے نیچے مشکل ہے
وہی ہے اور یہ تو گ ہے بھی ایک تو موس ہزارو میں ٹھیک ہو جائے گا تو
کیا کروں جو ابھی کرواؤں نہیں کراؤں کیکہ ویسے میری اتنی خراب نہیں جتنی مطلب ہے وہ جو تھوڑا بہت ہے
اچا دکھتا ہےسے
ہاں ایسے تو پورا دکھتا ہے نا سب کچھ دکھتا ہے ایے بلیک ولیک نہیں ہے بس مر ایک چھٹا سا دبا ہے بلیک چھوا سا مائنر چیز ہے چھوٹی سی اس کو تو دھیان میں نہیں دا
چلنے تو اور پریانی فیل ہو تو پھر
نہیں نہیں پریشانی نہیں ہے ابھی ابھی میرے کیا ن ایک دن ہے نا جیسے کہ میں بھیڑ بھیڑ بیٹھا تھا نا تو پچ گر گیا تھا نیچے جو گرا نا مطلب جو اس کے سائڈ نیچے س کی جو مطلب پورا پارٹی باہر آنے لگی گؤ آرام سے مطلب وہ بس ہاں جو میں اگ کتوں بائی ویے بھی کوئی دقت نہیں آ رہی اسی ہلک پلکی کھی کب منے بیچ میں نہ مطلب کام کرنا بند کر دیتا ہے پھر لوگ کھولنے کے بد واپس دوبارہ
کون سا ماڈل مطلب کتنے سال پرانا ہے
کافی تو نہیں دو ہزار اکیس کا ہے پر ابھی اکیس کا ہے یہاں ج کو یہ بیس میں لیا تھا نے پاپا نے لیا تھا بوجا نے لیا تھا پھر اس کے بعد میں میرے پاس آ گیا تھا
ہگ گوت
ہاں یہ ویسے تو کچھ بھی نہیںتا
تو پھر تو گھر والے سے یہی نہیں ہوتا تو
ابھی ابھی میں بجھ کیا تھا جو بتا رہا تھا کہ بارہ سو روپے تک ل ہو جائے گا بھ آپ کا اس میں سب بل جائیں گے اور پھر میں نے وہ ایک نوسو والا بتایا جو نوسو والے میں کہ بھیا اس میں اسکن کی مطلب تھوڑی بہت پربلم آئی برائٹ ب وہ اس و ب رہا تھا
مت با
تو میں تو یہ سوچ رہا ہوں ابھی تو چلا لیتا ہوں اس کو چل جائے گا اس سے مے اس کی کام بھی نہیںتا میری دقت ہے یہ اسی چکر میں سو رہا ہوں میں کیک یہ صرف میرے کوال ہی کرنے میں کام آتا
نہیں اگر جیسے اگر ایکچولی کیا ہے موبائل وغیرہ ہینگ نہیں ہوناا تو پھر کیا ہے وہ مطلب اس کی کیا ہے وہ سوپ پھر توبھی اچھا ہے تو مطلب وہ کیا ہے بھی لمبے دنلکتا ہے
ہاں ہاںاں
ھر اسساب سے مطلب جیے ٹھیک ابھی نہیں لگانا تو میں جب اچھا ہو تو بع میں صح کرو لینا لیکن اس کو صح کرو سکتے ہو اور جیے ہم ہ ہنگ ہو رہا ہے بار بار اچھے سے ورک نہیں کر رہا ہے تو پھر اس میں پیے لگانے سے کوئی بھی چیز میں فائد نہیں ہوتا
مطلب جیسے کہ موبائل ڈاٹا آف رہتا ہے اس میں ہے نا پورا پھر اس کے بعد جے اپن چالو کرتے تھ نا اس کو
ہاں
ایک دم چالو کرنے کے بعد پھر وہ ہینگ مارتا ہے پھر مطلب تھووری دیر کے لیے جیسے کہگر کوئی بھی پیمنٹ اوپن کرتے ہیں پیسے دیتے ہیں اس سے
اچھا تھوڑا تھوڑا ایسا ہینگ کرتا ہے یہ آ پھر بھی نکال لے گا سال بھر تو نکال لے گا ایسا
کچھ بھی پھر ابھی تو ویسے میری اس کی دقت ہے میں وہرانسپٹ وہ وہ کروں گا پھر اس سے
ہاں یا پھر ڈلا لینا جار روپئے تو زیادہ نہیں ہےسے
ہاں نہیں تو پھر ڈلواںا اسسے پھر میں ابھی گیا اس سے پوچنے انہوں نے بتا دیا ب گیارہ سو چس تک کر دیں گے ہ ہاں ای بھی سو رہا ہوں نے اب ابھی تو اتنی پروابلم نہیں دے رہا میری بالکل بھی
اور گیا پ جیسے ابھی مگر اگان کا کام فری ہو جائے گا نا تو اس کے بع پھر جیسے بعد میں لے بھی سکتے ہو پھر اور دیوالی کے بعد ریٹ کا بھی خرق پڑے گا
دیوالی تک پڑے گا فرق کافی زیادہ پڑے گا
ہاں اس کے بعد ہی فرق پڑےا کی وہ آفر وغیرہ آئ گے نا ہ ابھی تو سب آئٹم مہنگے ہو رہے ہیں میں خود ابھی مارکٹ س ہو ہے ایکٹرک آئٹمس سے تو اس لیے ابھی تو چلنے تو ہمب وہاں تک اسکرین اگر ڈلوانی ہے جو تو دیکھ لینا ضرورت پڑے تو نہیں تو پھر چلنے تو کیونکہ ابھیپ اپنے ب جان سے بھی بولو گے نا تو وہ بھی من ہی کریں گے اب زیادہ اپوس کرنے کےے بولے گا تو یہ بول گےیار لے ی دس بارہ ہزار روپئے کا
ہاں ار پھر اس میں تو آتا ہی نہیں ہے اس میں نہیں آتا صحیح ہم نے دیکھ لیا کافی پ لیکن
پھر ابھی بیس کا جگاڑ تھوڑی ہو گیا کیونکہ وہ ہاں وہی اور کیاارا اس ٹائم تو پھر بہت فرق پڑ جائے گا کہ جس فری ہونے کے بد انہ ابھی کیا ان کے ب اس کی ٹینشن زیادہ ہے نا تو وہ بھی جیس بھیبہینےیڑ مہی میں ان کا پورا پلان اس ہی کمپلیٹ کرنے کا
ہاں ہاں ہاں وہی تو نہیں نہیں تو وہ ان سے تو بولوں گ نہیں میں ب سے بول ہاں چل رہا ہے کوئی بات نہیں کوئی نہیں ابدل جی چلو جی چلے دو اس کو اگر زیادہ بڑی پربلم کرے گا پ دیکھ لوں گا میں میریاتے میں میرے یہ کام بھی نہیں تھا میں بتاؤں بھی آپ کو مطلب چار پانچ دن پہ مطلب چار پانچ دن پہلے ہی آ رہا ہے یہ کام نہیں تو اس سے صرف میں کال کرتا ہوں اور ایک واٹسپ اس کے علاوہ اس میں کچھ بھی نہیں چلا تھا بائی چانس کبھی کبھی کچھ اور چلا لیا تو چلا جے انی تو نہیں آتا میرے کام بھی یہ اس چکر میں میں ہاں میں میں اسے کرتا بھی ہوں میں سوچ رہا ہوں م میںلب کیا ہی کریں گ لیکن کیہ کوئی نیا لیں گے اس میں کچھ فائد ہی نہیں ا بھی سار کام ہو بھی نہیںے میرے ہاں تو پھر بعد میں لنے جو چاہوں
کیک اب اب بھائی ہے نا آپ نے ایک چیز نوٹس کی ہو تو زیادہ تر ہے نا یہ ہوا موبائل والے نا اکثر ہے نا نئے نئے موبائل لانچ کرتے رہتے ہیں اب آپ نے اس کی مطلب لانچ کرنے کی وہ اس پھر دیکھی وہ ا دک دک لچ اس بک ڈاؤ گ ڈال د مطلب یہ
ہاں اور اور دو مہینے بھی ختم ہو رہا ابھی تو ہاں ابھی تو ڈاؤن ہی د و کی تو
وہناا ایک مہینے میں کم سے کم وہ نہیں تو کرتا ہے دس سے بارہ فون لونچ ہوتے ہیں آاد کاں اتنی ہو رہ ہے اا دک دگا لونچو
ابھی تو بہت ڈاؤن چل رہا ہے ا ابھی جیسے کہ یہ جب سے وار وور چلیے نا
ہاں تب سے ڈاؤن چل رہا ہے اس لیے ابھی لینے کا تو صحیح سمے ہے نہیں
نہیں ہے نہیں آپ سے ہی بول لو
تو ابھی چلنے دو اور پھر جیسے کہ محسوس ہو تو ڈلوا لینا اس کے باقی دیوالی تک تو نکالو ہو سکتا ہے جب تک آپ کے ادھر مارجن اکٹھا ہو جائے
ہاں ادھر ہو جائے صحیح بات ہے
بس کس میں
ہ یہ اس کی میں پوچھتا بھی آپ سے کچھ جسی چیز بتاؤ جس میں مطلب اپن ڈال سکے نکلا نہیں سکے بس وہ ڈال ہی سکتے اپن مطلب ڈپوزٹ ہی کر سکتے ہیں ان چیز میں
اب چھوٹے چھوے اماؤنٹ کو تو یار بڑا تو پھر بھی ہوئے اس کے لیے تو ہے ابھوٹے چھوٹے اماؤنٹ کو تو کیا کرو ایسے
نہیں کوئی جسی کی جسے ہاں ہاں جسے کی نہیں ابھی آپ کو کچھ بتاؤ مطلب ئی چھوٹ وہ وغیر ہوتا نا انوسٹمنٹ کے
ارے وہ وہ ان میں بیکار کام ہے
نہیں ارے نہیں وہ نہیں ہے مطلب ایسے بینک وغیرہ پواکٹ وغیرہ کچھ ہو جس میں اپ ڈھال سک نکال نہیں سکے
تو دوسرے اکاؤنٹ میں ڈالیں جس کا یو پی آئی نہیں بنتا اور ڈیبٹ کارڈ اگر ر پہ ڈال لو
ہاں پھر تے ہی کہنے پڑے ہو جی
اور کیا پھر جیسے دس کے اوپر ہو جائے تو اس کی ا ڈی کروا دینا منی سے
اس سے کمزورور مطلب ہے یہ ہے نا
کم تو ابڑی کیا ہوئی گئی دسی نیچے تو
ہاں دیکھتا ہوں پھر میں بتاتا ہوںے نہیں پ پھر بھی کافی چیزوں میں کام آ جاتے ہیں تو چوٹے موٹے گھومنے
تو اس لیے اسی اکاؤنٹ میں مطلب اس کوے میں ڈالو ج کا یہ کوئی ی پی آئی نہیں ہو
ہاں ہے میرری ای سےے تو ہے
ڈیبٹ کارڈ بھی نہیں نہیں ہو کر پہ ڈال لو
ہاں یہ کر ہو بھی توے
کیونکہ میں بھی زیادہ تر ایسا ہی کرتا ہوں ڈیبٹ کارڈ ہے گھر پہ پڑھا رہتا ہے اس کو یو جی کون لیتا ہے وہ نکالی المارے میں جتنا اس کو
ہاں ہاں صحی بات بولی آپ نے پھر وہاں بینک جائے کون پرچی بھرے نڈ آے بہتا لفڑاؤ جتا ہےس ہاں
مکمل ہونے والی ہے
ہاں ا م کند
ہاں یہ اچھا ہے اس ہو جائے گی تو ہم بھی کر لیں گے ہمارا بھی ادھورا ہی پڑا ہے دو تین دن سے اور نائٹ میں اس کو نکلا لیں گے پھر
ہاں اس سے وہ ادھر ادھر جائے گا تھوڑا اور تو کیا ہے اور بھی نہیں تو جسگ پرلم نا پچھ زا ہے ی یہ بھی
اب تک تو اس کو میں فنش ہی کر دیتا خد حافظ
ادھر سے کاٹنا ادھر سے کاٹنا ہے بھیا
ادھر سے کٹو پئے ج ادھر سے ڈسک نہیں
ہلو
ہلو
ہلو
ہاں ڈسکور
ادھر سے ادھر سے کرو آپ ادھر سے کرو ادھر سے بھی نہیں ہو رہا میرے